السلام علیکم بس بھائی جان کے غیر امید آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے بس بھائی جان کچھ نہیں بس بیٹھے ہیں
کھانا وانا کا لیا بھائی جان
بالکل بھائی جان کانا تو کھا لیا صبح کا
جی جی بھائی جان ابھی تو دوپہر کا بن رہا ہوگا
بالکل بھائی جان ابھی د د بن رہا ہے
جی جی بھائی جان اور موسم کیسا ہے بھائی جان
آج موسم کافی اچھا ہے
جی جی بھائی جان یہاں بھی اچھا ہی ہے بارش موسم ہے پر بارش لگنے والی ہے شاید لگ جائے گی اب پتا نہیں موسم کا بھی کچھ پتا نہیں ہوتا کب آئے کب جائے
بالکل بالکل بھائی جان
جی ماشاء اللہ بھائی جان کیا بھائی جان
آپ بتائیں آپ نے آج کیا کیا
بھائی جان بس صبح اٹھا بریک فاسٹ کیا ویسے کام پہ جاتا ہوں تو سنڈے کو آج چھٹی ہے
اچھا اچھا
تو بھائی جانس سوچا کہیں گھومنے جاؤں تو یہاں پاس میں ایک جھرنا تھا تو بھائی جان وہیں گئے تھے میں اور میرا دوست
اچھا اچھا
جی جی بھائی جانور جھرنے وورنے وہاں پہ نہایا شھایا تھوڑا سا
بالکل بالکل بھائی جان کام کے ساتھ ساتھ گھومنا پھرنا بھی بہت ضروری ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم بتانا بھی بہت ضروری ہے
جی جی بھائی جان اسی لیے تھوڑا سا گھومنے آ گئے ہم دو میرے اور میرا فرینڈ نہایا شایا بھائی جان اچھے سے نہایا اور ماشا اللہ بھائی جان ایک بات وہاں پہ دیکھی میں نے کہ مطلب جھرنا اچھا کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں نا تو مطلب ہم نے دیکھی کہ وہاں پہ بیئر کی بوتلیں تھی دارو کی بوتلیں تھی کہ بھائی جان ہم نے بھی دیکو بھائی جہاں کولڈ ڈرنک شولڈ ڈرنک لی تھی لیکن ہم نے تو فینگ وہ اچھے اچھے سے لفافے میں ڈال کے کہیں جہاں پہ گند پھینکتے ہیں وہاں لوگ وہاں پہ پھینک لیکن جو باقی ٹورسٹ ہیں جو بھائی جان لوگ وہاں کے جو باقی باہر سے آتے انہوں نے کیا کیا کہ بیئر کے بوتلیں وہیں پہ پھینک دیا بھائی جان ایسا اچھا نہیں لگتا ہے نا کہ آپ کہیں جگہ گھومنے جاؤ یہاں سے اتنی دور اچھے سے پھر جا کے آپ ایسی حرکتیں کرو
بلکل بھائی جان بلکل صحیح بات بولی آپ نے
بھائی جان کیا بولے اب ہم نے تو بھائی جان جتنا ہمیں دکھا بوتلے چوتلے ہم نے تو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھ دیے بھائی جان
بلکل صحیح کیا بھائی جان آپ نے اور وہاں پہ آپ نے آپ نے بتایا بھی ہوگا لوگوں کو کہ کیا مطلب گندگی کو
جی بھائی جان آج تھوڑا سا موسم خراب تھا نا تو کوئی لوگ نہیں آئے تھے تو اسی لیے کوئی کسی کو بتا نہیں پایا کیونکہ آج تھوڑا موسم خراب ہے تو تو گھر میں ہی ہے سب تو ہم سنڈے آج ہی ملتا ہے بھائی جان ہمیں چھٹیوں کا تو پھر ہم نے سونچا آج نہیں تو کب جائیں گے ویسے بھی ٹائم نہیں ملتا
اچھا اچھا اچھا
بھائی جان زندگی میں اتنی ٹینشن ہے تو سب کو ٹینشن ہوتی ہے بھائی جان کیا کر سکتے ہیں سب
نہ ٹینشن تو ہے ہی بھائی جان لیکن دنیا میں آئے ہو تو ٹینشن کو چھوڑ کے کچھ باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں
جی جی بھائی جان ہوتا ہے نا کہ بھائی جان بول نا کہ بزرگ لوگ بولتے ہیں کہ آپ مر بھی جاؤ گے تو ٹینشن تو بھی ختم نہیں ہوتی ہے
بلکل بلکل بھائی جان ٹینشن تو رہتی ہے ہمیشہ لیکن
آپ مر جاؤ گے لیکن ٹینشن ختم نہیں رہے گی
بلکل ہاں بناوٹی چیزوں سے دور رہو اور قدرت کی چیزوں میں سے ملو تو آپ ٹینشن خود بہ خود ختم ہو جائے گی
جی جی بھائی جان بلکل اور بھائی جان یہاں سے جاکے تھوڑا سا کھانا وانا کھائیں گے پھر ٹہل تو لیا ہم نے ابھی صبح نکلے تھے بھائی جان ابھی ٹائم بہت ہو چکا ہے دیکھیں گے ابھی فلحال کہاں جائیں گے کہاں نہیں
اور بھائی جان آج کل کا کام کیسا چل رہا ہے
جی بھائی جان آج کل تو تھوڑا سا آسان ہے کیونکہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی جان وہاں پہ جو مشینیں ہوتی ہے یہ جو بجلی بنانے والی ہوتی ہے نا تو
جی جی
گرمیوں میں گرمیوں میں ان کا کام آسان ہوتا ہے زیادہ مطلب نارمل ہی ہوتا ہے
جی جی بلکل بائی چان سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات
سردیوں میں کیا ہوتا ہے بھائی جان کی جو مشینیں ہوتی ہیں وہ کم کام کرتی ہے وہ سب نا مشینیں کھولنی پڑھتی ہے
جی جی بلکل بھائی جان
تو بھائی جان اور سردیوں میں آپ پتہ ہے بجلی کا کام ہے تو ٹنل میں پانی پانی ہوگا تو اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے بھائی جان کیا بولوں
اچھا اچھا
آج تو مست کام ہے بھائی جان کیونکہ آج مشینیں چالو رہتی ہے تو کھولنی نہیں پڑتی ہے
اچھا اچھا
تو سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ تین مشینیں ہوتی ہے تین میں سے ایک چلانی ہوتی ہے تو دو کا کام کرنا ہوتا ہے
اچھا اچھا بھائی جان آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ مشینیں کس چیز کی ہوتی ہیں
جی جی بھائی جان یہ بجلی جو بنتی ہے نا تو جو بجلی کا ایم آئی وی ہوتا ہے نا تو اس ایم آئی وی سے کیا ہوتا ہے بھائی جان کی جو پانی آتا نا پیچھے ٹنل میں سے
اچھا اچھا
اس سے کیا ہو اس سے وہ پریشر بناتی ہے پریشر بنا کے جاتی ہے رنر میں رنر ہوتا ہے ایک گول گول گھومتا ہے بھ جان اس رنر سے پھر جنریٹ ہوتی ہے بجلی تو تب جا کے آگے جنریٹ ہوتی ہے تو پھر وہ جاتی ہے باہر وہاں سے آتی پھر
اچھا اچھا
جی جی بھائی جان تو وہ جو وہ کیا بول رہا ہوں ایم آئی و ہوتا ہے نا بھائی جان تو وہ سردیوں میں کھولنا پڑتا ہے اس لیے تو وہ سردیوں میں بہت کام ہوتا ہے جی بھائی جانگ سر سردیوں میں زیادہ تر لوگ یہاں پہ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ایک تو ٹھنڈ ہوتی ہے
اچھا
اور اوپر سے گم زیادہ ہوتا ہے ٹنل میں تو سردی تو جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ تو ٹک پاتے ہیں بھائی جان کیونکہ عادت ہو گئی ہے جیسے باہر کے لوگ ہیں وہ ابھی ٹک نہیں پاتے
ہاں ان کو تو گرمی کی عادت ہوگی نا وہ گرم علاقوں سے ہوں گے تو اس ان کو تکلیف ہوتی ہوگی وہاں پہ
بالکل بالکل اور سنائی بھائی جان آج آپ نے کیا بنایا
ہم نے تو آج صبح نمکین چائے اور دیسی گھی کے پرانٹھے بنیں
جی جی جی ماشاء اللہ بھائی جان دیسی گھی کے پراؤٹھ ماشاء اللہ بھائی جان بہت اچھے ہوتے ہیں بھائی جان میں میں بھی جب بھائی جان اپنی نانی کے جب جاتا نا تو وہ بھی میرے کو بھییک روٹی ہو
ہاں
جو وہ مکی کی روٹی نہیں ہوتی بھائی جان
بالل بالکل میں
تو اس میں وہ گھی ملا کے بھجان اور مڑوڑ کے اور نمکین چائے
بالکل بالکل بھائی جان ہاں اس سے تندرستی بھی ملتی ہے بھائی جان باہر کے کھانے سے تو وہ بہت اچھا ہے
بالکل بالکل ماشاء اللہ وہ بھی اپنی نانی جی کے ہاتھ
مجھے گائے کا کھانا بہت پسند ہے
بالکل بھائی جان گھر کا کھانا ہی کھانا چاہیے کیونکہ باہر کا آپ دیکھو زیادہ مطلب وہ کیا کرتے ہیں بھائی جان کے کھانا وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن بھائی جان وہ کیا کرتے ہیں جیسے کہ تیل جو ہوتا ہے نا تو وہ بہت پرانا ہوتا ہے کہ آج انہوں نے فرائی کیا کل بھی وہی پھر ایک ہفتہ وہی کالا ہو جاتا ہے پھر بھی وہی چلاتے ہیں
بالکل میں کبھی کبھی باہر کا کھانا بھی کھا لیتا ہوں تو بعد میں کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے بالکل ہاں میں تو بس یہی کچھ بھی بریانی اور چائے وہی کھاتا پیتا ہوں باقہ بس زیادہ کچھ نہیں
جی جی بھائی جان میں تو ایسے باہر کا زیادہ کچھ کھاتا نہیں کہ موموز کھاتا تھا پہلے بائی جان لیکن اب وہ بھی میں نے چھوڑی بھی ہے
بالکل بالکل بھائی چانس صحب سے پت چلنے لگا نا کہ صحت سے کھلواڑ کا ہے
جی جی بھائی جان اور تو بھائی بھ جان میں چؤمین کھاتا تھا چاؤمین سے کیا ہوتا ہے بھائی جان ایک دو بار میرے کو کیا ہوا کہ میں جموں گیا تھا
اچھا اچھا
تو بھائی جہان میں نے نا گرمی تو اتنی ہے کہ بھائی جہان وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ صبح رکھتے ہیں نا تو شام تک وہ اگر مسالہ ختم نہ ہو چاؤمین کا تو وہ خراب ہو جاتا ہے
بالکل بالکل
تو میں تو شام کو لینے گیا تھا بھائی جان کہ میرے کو اتنی بھوک لگ تھی بھائی جان دوستوں نے بولا بھائی جان کی خراب ہو گئی ہیں ایک ک مت بھائی جان میرے کو تب پتا پ نہیں چلا انہوں نے بھی کھائی لیکن بھائی جان میں نے بھی کھائی نا تو تین دن تک نا میرے کو لوز موشن ہو گیا بھائی جہاں کی کہ میں کچھ نہ کھا پا رہا ہوں ایک منٹ بھی نہیں سو پا رہا ہوں باتھ روم ہی باتھ روم
وہیں نہ بالکل بائی جان کے بہار کے کھانے سے ہمیں بہت نقصان ہوتے ہیں
اور اس دن سے بھائی جان میں نے ایک چمچ بھی نہیں کھائے اور کل پرسوں میں نے پھر جا کے دکان پہ کھائی بھائی جان میں نے ایک چمچ کھایا میرے کو پتا چل گیا خراب ہے جو کھ رہے تھے میں نے بولا آپ لوگ کھاؤ میں تو نہیں کھا رہا بھائی جان لیکن بھائی جان میرے کو اس ایک چمچ سے بھی پتاؤوں اتنا پیٹ درد ہو گیا نا تین دن تک میرے کو پیٹ درد رہا
وہی نا اب مش
لیکن جنہوں نے کھایا بھائی جان ان کو کچھ ہوا نہیں کیونکہ کچھ ہوتا ہے نا کسی کسی کو نہیں ہاجم ہوتا میرے کو نہیں پچتا یہ
وہی وہی وہی اور بھائی جان آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے
جی جی بھائی جان ہمارے یہاں تو آپ کو بھی پتہ ہوگا آپ بھی یہیں کے ہو جناب کہ آپ نے پتا ہوگا کہ راجما دال راجما چاول اور اناردانے کی چٹنی کتنی فیمس میں بھائی جب جموں آتا ہے نا تو رام گھر میں بنتی ہے ہو
اچھا بھائی جان کیا آپ کو کبھی خ خود کوکنگ کرتے ہو
ج جی بھائی جان ماشاء اللہ کیا بات کر رہے ہو بھائی جان میں تو کالج جاتا تھا بھائی جان تین مہینے چار مہینے میں تو اکیلا رہا تھا
اچھا اچھا
تو چار مہینے میں نے اکیلا ہی کھانا بنایا سب کچھ
اچھا اچھا
بھائی چانس سب کچھ کرنا پڑتا ہے اس زندگی میں
اچھا اچھا آپ کو اپنےاتھ اپنے ہاتھوں کا بنا کھانا پسند ہے کہ اپنی امی کا
نہیں نہیں بھائی جان اپنا تو میں بالکل کل اپنے ہاتھوں کا نہیں کھاتا ہوں بھائی جان اگر میں گھر میں بھی جاتا ہوںا میرے کو کیا ہے کہ میرے کو نا عادت ہوگئی امی کے ہاتھ میں مطلب اب میرے کو کوئی ڈال کے دینا چاہیے کھانا کی جیسے کہ اگر میں کسی نے کھانا بنایا بولتا ہے نا جاؤ نکالو کھاؤ بھائی ویسے میرے کو پسند نہیں ہے میرے کو کوئی نکال کے دا چاہیے بھائی کا لوں گا میں خود لیکن میرے کو ڈال کے دینا چاہے تب جا کے میرے کو اچھا لگتا ہے جی
بالکل بھائی جان بالکل یہ تو آپ کو آلس ہے
بھائی جان امی اس بار آلس نہیں بھائی جان آلس نہیں میرے کو مزہ ہی نہیں آتا ہے کھانے میں
اچھا اچھا بالکل بھائیان ہاں کانے میں مزہ آنا چاہے
بھی جی جی بھائی جان کبھی کبھی تو امی جان میری اسی بات پہ غصہ ہو جاتی کہ کچھ کام ہوتا ہے میں بولتا نہیں پہلے میرے کو کھانا ڈال بولتا بننا ہے تو کھا لو یہ ہوتا ہے نا امی جان کو بھی کبھی کبھی کام ہوتا تو ڈال نہیں پاتی بولتی ہے ڈال لو کو دی
ہاں امی ہے تو وہ کیا بولتے ہیں نکال کے ہی دیتی ہوگی پھر کتنا بھی بڑا کام ہو تو وہ چھوڑ کے پہلے آپ کو ہی کھانا کھلائے گی
امی جان کا تو بھائی جان اس کو تو فورس کر سکتے ہیں کہ لیکن کہیں اور جاؤ گے تو کچھ بول نہیں پاتے ہیں
بالکل بالکل بھائی جان چلو بھائی جان امید ہے کہ جلدی ملیں گے ہم
کتنے منٹ کی کاتھ
آ
کتنے منٹن گئے گاتھ ہو
دس انیس
ٹھیک ہے بھائی چان بھائی جان اور آپ کے وہاں ہو گیا سب کچھ
بالکل بھائی جان
ہاں
ہاں بالکل بھائی جان کھانا کھانا تو بس بن رہا ہے ابھی ہمارےا بس اب کھائیں گے کھانا نماز شماز پڑھیں گے پہلے امید ہے جلدی ملیں گے اپنا خیال رکے اور گ والوں کو میںری طرف سے سلام
جی جی بھائی جان آپ بھی دینا خدا حافظ
خدا حافظ